ہ وعلیکم السلام اللام
ہاں اچھا سب ٹھیک سب ٹھیک عید کی شب
آپ کو پتا ہے میں نے دروازہ میاننی درواز نت
ہاں
پڑی دن میرے بے نے
ہاں
خر جا کیا تھنڈ ڈرنک اور یہ ہو رہا ہے میں مجھے ات بھی نہیں پا رہی ہوں وہ مجھے بھاگ رہا ہے
مجھے آگے پیچھے
نہیں آ رہا ہے
آپنی ار لگتا ہےلہ آٹگ سے
ہاں ہاں
رہا ہے کہےسے باغگر رمجے
ہاں ہ ہ
ہو گئی ل
یہ آگے پیچھے مجھے بھگا رہا ہے خود کو اوپر سے میرے ہاتھ میں فون ہے بجلی گری وہ میرے اوپر گرے جگ
اب کو اس کو رکھنا تھا بند
پج دوں گی جڑو مار رہی تھی نا میں نے دروازہ ا کا کوور کی نکل گیا
ہ
یہ مجھے کیسےگ رہا
غز
ہاں کو پت ہے یہ کیا ہوا
فائٹنگ ہوئی اب گھر کے اندر ہو اک بہ
نہیں میں اندر ہی ہووں کر کے
بہت خطرناک ہ کلائٹ
میں نے بولا ہم نکلے واک پہ ہاں
اتنی بارش میں
ہاں کیا وہ بولے تھوڑا چلیں گے اس کے بعد آپس یہ آئیں گے کیونکہ اب ہم نے کھانا
نہیں بارش تیز ہوئی آپ کو آپ کو پتا ہے لائٹنگ ہو رہی ہے نا
اب کیا بولو اس کو نہ کہ انسان کہ ہی نہیں پاتا بول ہی نہیں پاتا ہے نہیں میں بھوں گی
نہ ہوون خطنااک
تھوڑے رستے جائیں گے
تحب بہت کطے ب
جاری کی تو جنی نہیں کیا ہوگا
اور
اچھی میں نے اپنے بے کو پکڑا
ٹھیک
تک جاتی ہو واک پہ
ہم جاتے ہیں کرسراج باغ سے
اچھا ٹھیک
ہ
اکثر اللہ
ل واک بھیہ گئے ا ا
کرنا ہوا
آپ کو
نوڑیے اتر ال ہت سؤ بستی آڑے
آب کو ش ٹور آ رہا ہے آپ کو
بولا ہم تھوڑی دری چلیں گے پھر واپس آئیں گے
ہاں موسم خراب ہے نا بہت ابسلحائی نہیں جائے پھر
ے فقت وائٹ ج
اسی لیے میں سوچ رہی تھی میں پہلے اپنا فون ہی چارج کر لوں
ر نہیں ہے کو
گھر پرار کیا تھا لے لو لے لو میرے پاپا نے بولا نہیں نہیں
ہم نے آ آرام کیا
یہ ورنہ کیا
اور ج تو تو مریی
آپ کیا بول رہے ہو
چوڑو گ
کیسے لگا
اور کچھ چور آ رہی ہے
ب ڈسکنیکٹ کروں گی ہیلو
ہلو ہاں ب
ہیلو
بولو
جب کہ جاڑو کاش آ رہا ای سے مجھ لگا کہ آ جاڈو مار رہے ہو
ہاں ہاں میں جاڈو
لیکن پ باہر کتنا موسم اچھا ہے کتنی ٹھنڈی ہوا ہے
ہاں ٹھنڈی ہوا تو ہے لیکن مجھے ڈر ل
خ سے میرری کان کے ساتھ فون ہے اگر بجلی گھٹ گئی میرے اوپر سیدھے
مجھے پیڑ کا ایک یہ نا کی کرنا تھایں
ہ نہیں نہیں ابھی رکی ہے جؤ بہر ابھی نہیں ہو رہی کیونکہ بارش اسٹارٹ ہو گئی نا
لائ نگ نے
نہ نہ ابھی نہیں ہو رہی ہے
پھر میں جاؤں
ہاں آب جاؤ گا یہ موسم بھی انجوائے کرنا ہوتا ہے
بارش کےئی موسم میں چنا جو لائٹنگ وائٹنگ ہوتے نا ہ اس میں
نہیں ابھی رک گئی لائٹ نہیں اس ٹائم اس ٹائم نہیں ہو رہی ہے بجلی نہیں کڑک رہی ہے
س ب جاتی ہے یہ کیوں نہیں آتی یہ حج
اس نے بولا جب ان شاء اللہ کہ شادی کرریب آئے گی نا ج
ہاں
کروں گی فی الحال م فرق ہے ابھی مطلب اس میں ایسے بھی ہونے چاہیے نا جن کے لیے
اچھا
ا نوںون بوول خود کر چو اور گھر پی کر د ہے تھوڑا بہت د ہاں
اچھی بات ہے ان کو
کی تو نہ ابھی کچھ نہیں فی الحال
چلو ان شاء اللہ جلد ہی ہو جائے گا اا
انشاء اللہ انشاء اللہ
ٹھیک ہے
ہاں ہم چ بار ن پیٹ ہاں پہنچے میں آپ کو گھر پہنچ کے آپ کال کروں گی ٹھیک ہے نا
ٹھیک ہے
اچیک چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ
ہاں